السلام وعلیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
تو پتہ نہیں ہے آپ کو کتنا نیٹ سلو چل رہا ہے
ورنہ کیا سلام کا جواب دو پہلے پھر کرے بات اس بارے میں
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں جی اچھے سے گھر پے سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور آپ ٹھیک ہو
ہاں جی سب ٹھیک ہے مجھے بتاؤ ہم نے کتنے کالس کی ویسے
یے تین تھے اس سے پہلے اب ایک ضائع ہوئی ہوئی چار اب یے ففت والی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ بتائیے آپ نے کھانا وغیرہ کھایا ابھی نہیں
نہیں ابھی نہیں کھایا آپ نے کھایا
کہا ابھی کہاں کھیا ہم نے کھانا
اچھا ٹھیک یے بہن آئی تھی بلانے کو کھانا کھاؤ میں نے اس کو بتایا نہیں ہم ابھی نہیں کھائیں گے ابھی تو چائے پی
اچھا ابھی
ورنہ کیا پتہ نہیں آج اس کو جلدی کیوں ہے
ابھی تو نا ہو شاید میرا باپ بھی آ گیا
جی
آپ کا باپ کیا کرنے آیا
کیا گھر اتا نا
اچھا اچھا
پتہ نہیں آپ کے گلے میں اب کیا ہوا
یے ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے نا آپ کو پتہ ہے آج جس میں اب لاسٹ والی یے نماز پڑھنی ہے
اچھا ابھی
باقی چار منٹ پڑھائی میں
آپ پہلے ایک کام کرو اس کے پہلے ہو جائے گے نا پانچ کالس اس پہلے اپنی نماز پڑھنا کیونکہ گناہ ائے گا سمجھے
آزان مت نہ لینا ابھی
یہاں سے تو ہوئی
سچ میں
مطلب ہو رہی ہے ابھی
اچھا میں نہیں سن رہی ہوں پھر یہاں پے فین بہت تیز چل رہا ہے
میں نےکہا ابھی آذان ہو رہی ہے
اچھا ٹھیک اس کے بعد میں پھر نماز بھی پڑھوں گی
ہاں لیکن جلدی جلدی ہاں جلدی نہیں مطلب آرام سے
میں آرام سے پڑھوں گی میں جلدی کیوں پڑھوں
جی نہ میں نے ایسے ہی بتایا مجھے لگا شاید آپ اتنا جلدی پڑھوگی ویسے
اس کے بعد پہلے ایک ہوگی کال اور پھر میں نماز پڑھوں گی
چلیے کوئی بات نہیں جو آپ بولو بھائی
جی جی
جی اور بتائیے
اب لا اب آج دن کی لاسٹ والی نماز ہے سکون ملتا ہے کسم سے
ہاں جی ہاں جی آپ کو بتا ہے میں کہاں گیا ابھی چلیے کوئی آپ کو پتا ہے میں کہاں گیا ابھی
کہاں
مجھے نا ایک تو مجھے دہی لانی تھی
ہاں
اور لانی تھی روٹی کل صبح کے لیئے
اچھا
ہاں جی
کل صبح کے لیے
جی جی
کیوں
اصل میں ان کو نکلنا ہے صبح ساڑھے پانچ چھ بجے بول رہے تھے
اچھا تو تب نہیں لا سکتے تھے ساڑھے پانچ
ہاں
بھی لانی تھی یہ تو رات کو ہو جائے گی وہ کیا بولتے اس کو
ہاں جی ہے ن با پاپا آیا بول رہے ہے میں نے کچھ اندر لایا ہے پہلے وہ کہو میں نے بولا اسے رکو میں وہی اتا ہوں
اب اس کال کے بعد نہیں جانا پلیز
نہ میں یہی لاؤں گا اپنے کمرے میں ہی
ہاں آ پھر ابھی بھی آپ ابھی فورٹی منٹس غائب ہوئے
اوکے کوئی بات نہیں
آپ کو ویسے پیر میں کیسے لگی ذرا مجھے بتاو
میں آیا نا جلدی جلدی کیا بتاؤں میں آپ کو
کیوں جلدی کیوں آئے آپ کو فون ساتھ تھا نا
مجھے کہاں تھا فون ساتھ میں نے یہی رکھا تھا اپنے کمرے میں سائڈ میں ورنہ کیا پھر کیا ہوتا اگر مجھے فون ساتھ ہوتا
اچھا اچھا ٹھیک
جی
جی جی پہلے پھر بھی بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے
ہاں جی مج میں نے نا جو لکڑی ہوتی ہے نا میں نے اس پیر رکھا اس پہ کیل تھی چوٹی سی لیکن وہ گو گئی تھوڑا سا پیر میں اگر زیادہ گھس گئی پھر مسئلہ ہو جاتا اگر زیادہ گھس گئی ہوتی
ہاں ہاں ہاں
تھوڑا سا گھس گئی
کوئی بات نہیں آپ اتنی تیز سے کیوں آ آپ اتنا کس سے ڈرتے ہو
میں نہیں ڈرتا ہوں آپ کیا آپ کو کس نے بتایا
اب سب کو پیر کو بھی لگیے کچھ جلدی بھی آئے ہو
میں نا مجھے نا تھوڑی جلدی تھی مجھے گھر پہ تھوڑا کام
ہ اچھا اچھا ڈر گئے ہو اب ڈر جاتا ہو مگر سچی میں
ہ نا نا مے نہی ڈرتا
ہاں ہاں میں نے تو دیکھا اچھا ہے ڈرنا بھی چاہیے
جی جی
ہاں یہاں سے بھی آذان ہو رہے ہے
ہو رہی ہے میں نے بتایا نا ابھی یہاں سے بھی ہوئی
ہاں ہاں
جی
جی جی
پتا نہیں کب پڑھیں گے
آپ کو پتا ہے جو کل والی لی تھی نا اس کو آپ کی نظر لگ گئی
کس کو
جو کل والی چرچ جر لی تھی
اچھا وہ والی لیڑ
جینے کل والی چارجر لی تھی اس کو نظر لگئی نظر نظر
میں نا اندر چل رہا ہوں گھر والوں میں بتائیے
اندر جاو گئے اس کو نظر لگ گئی نظر وہ ٹوٹ گئی آپ کو اندر کیوں جانا ہے
میں گیا اندر میں کھا رہا تھا
وہاں پہ کوئی صاہی تھا ہاں ہاں کھاؤ کاؤ وہاں پہ کون ہے
یہا پے مما اور بہن ہے
اچھا اچھا ٹھیک چلو ویسے بھی آپ ٹاسک کر رہے ہو ہے نا جی کر رہے ہو نا ٹاسک اس کو مت فون کو والین ہائی رک
میں نا اندر جاتا ہوں نہ نہ
اچھا ٹھیک
جی
ہ آپ کو کیا بول تو اس کو بیٹھو نا پہلے کھاؤ اچھے سے پھر جاؤ گے اندر بیٹھو نا وہیں پہ
آپ کو پتا ہے میں گایا نا اندر
ہاں
کیا مچھلی لائیی تھی پاپا نے مطلب نہا وہ گاڑ پکوڑ کیا بولتے ہیں اس کو
اچھا پکوڑے
پکوڑے نہیں میں گیا نا اندر میں نے سارا ادھر لایا بہیں اندر رو ہو رہییا
ہائےہائے فرید فرائی فش فرائی فش
ہاں ہاں
آپ مجھے فوٹو بھیجیں
اس میں اتنا مزہ ہے کیا بتاؤں میں آپکو رکے رکے می بھیجا ہوں فوٹو ٹھیک ہے
ہاں ہاں بہن کووں نا تھوڑا کیا ہو گیا آپ کو
فش مجھے زیادہ پسند ہے اس کو کیا دوں
اچھا ٹھیک آب وه روےگی نہ اسلئے
میں نا آپ کو ایک سند کرتا ہوں ٹھیک ہے
کرو نا سینڈ جلدی اس کو دو تھوڑا وہ رویہ گی اب
میں نے کیا آپ کو سینڈ
اوکے اوکے میں نے بتایا اس کو تھوڑا تھاا وہ روئے گی
کوئی بات نہیں ہے میں مجھے تھوڑا زیادہ پسند ہے
اچھا
جی
کیا آپ بستر میں بھی اترے ہو ہے نا
ہوں جی جی
وہاں پہ کون آیا یہ
یہ نا بابا تھا بابا
کیو
جی
اسنےاسنے مچھلی کا ٹھیلا لیا
نہ نہ یہی پہ ہے
ہاں ہاں پتا ہی پتا ہے ہائے ہائے آائے آئے ہاں پتہ ہے
قسم سے یہی پہ ہے
ذرا فوٹو بھیجو میں دیکھوں گی کتنے ہیں اس
کوئی و وه بات الگ ہے کتنے ہیں مگر وہی تو ہے
مطلب آپ نے اس کو ہاتھ میں دیے تھوڑے سے
ہاں اسے لے پھر چار پانچ
وہی نا وہی ذرا مجھے بھی پیسے ڈالو میں لاؤں گی
یہ نہیں کھانے ہوتے کیا وہاں آپ کو پاگل
کیا مجھے کھانے ہے
یہ نہیں کانے ہوتے کیا ہوا ہے
مجھے کھانا ہے مجھے کھانا ہے مجھے کھانا ہے سنا
اچھا جائیے دکان پہ میں آپ کو پینسے ڈال ہوں
ڈالا نا میں ڈالوں گی بھائی کو پیسے وہ گھر ہی لائے گا مجھے
اچھا
ڈالے
کوئی بات نہیں
جلدی جلدی
کوئی بات نہیں میں ڈالتا ہوں کیا ہوا
مجھے لانی ہے ابھی پھر وہ بند ہوگا
کیا لانے ہے ویسے
فش
فش
ہاں
کوئی بات نہیں میں اس کے لیے ڈالتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ڈالوں یا کال کرنے کے بعد
ہمم ہمم ہم مجھ میں بولوں گی بھائی کو پہلے وہ فش والا وہاں پہ ہوگا ویٹ کرو ایسے ہی
کوئی ایسے ہی نہیں مطلب اس کال کے بعد بتائیے مجھے
ٹھیک ہے
ہاں ہاں آپ کو پتا ہے لیکن مزہ کیا ہے
ورنہ کیا
کسم سے ہم میں کیوں گیا جلدی جلدی اندر مجھے پتا تھا وہاں پھر ختم کریں گے مجھے کیا رکھیں گے وہ رکھتے پھر یہ
اس کو چٹنی وغیرہ کچھ نہیں ہے ساتھ
ہاں میں نہیں کھاتا ہوں چٹنی کھاتا ہوں لیکن ابھی میرا موڈ نہیں ہے چٹنی کھانے کا
اچھا ٹھیک وہ دن کی چپس کھائے جو بہن نے بنائے تھے
ہاں ہاں وہ تو میں نے کب کے کھایا
ہاں ہاں اچھا ٹھیک
جی اور یہ نا پاپا نے اس کے ساتھ یہ بھی لائے تھے چپس
کون سی چپس
آلو کی چپس میں ب دکھاتا ہو آپ کو روکے
اچھا وہ آلو پکوڑے
جی جی وہ نہیں آلو پکوڑے
میں جاؤں گی نا کالیا جب مجھے ایگزام ہوا تب اسکول میں تب وہیں سے لاؤں گی یہاں سے نہیں ہے جو ہمارے پرانا گھر تھا نا وہاں سے انی چیز ہوتے تھے مسالہ روٹی ہاں ہاں میں نے دیکھا وہاں سے مسالہ روٹی ہوتی تھی ا گول گپے ہوتے وہا سے بہت ساری چیزیں ہوتی تھی یہاں سے کچھ بھی نہیں اب میں سوچ رہی ہوں جب میں اسکول جا کر گی نا میں وہیں سے گھر کلے لایا لیا کرو گی وہاں
کوئی بات نہیں
جی جی آپ مجھے روز پیسے ڈالا کرنا
اوکے کوئی بات نہیں اور کچھ چلیے آپ سب سے پہلے بائی کو کال کیجیے ٹھیک ہے
میں نے اس کو میسج کی وہ نہیں دیکھ رہا ہے میں آپ کو پھر بتاؤں گی یہیں سے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ ہاں